ہیلو
ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسیے ہو
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں
ٹھیک ہے بس بڑھیا میں نے چلو کال کر لیتی ہوں کیا سے کیا ہو خبر لے لوں آپ کی کیا کر رہی تھی
میں تو ابھی مصروف ہوں پڑھائی میں آپ بتائیے
پڑائی میں مش رکو ہاں بالکل نہیں میں تو کوکنگ کر رہی تھی ایز ا میں بنا رہی تھی ڈھوکلا تو میں نے کہا چلو میں آپ سے بات کر لوں اور بات کرتے کرتے بنا بھی لوں اور سنائ سب گھر میں خیریت سے
سب خیریت ہے آپ کے یہاں پہ
الحمد للہ یہاں بھی سب خیریت ہیں
اور آپ کا کھانا ہو گیا
ہاں ہاں کھانا ہو چکا ہے لیکن یہ مست یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ یونک چیز بنا کے کھلاؤ یا انسٹنٹ والی تو میں نے کہا چلو انیں ڈھوکلے ہی بنا کے کھلا دیتے ہیں تو میں وہی بنانے کی پرریپریشن کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سے بات کر لیتے ہیں اور سنا آپ کو پتتا ہے ڈھوکلا کیسے بنتا ہے کچھ نالج آ کو
ہاں مجھے پتا ہے کیسے ڈھوکلا بناتے ہیں اور میں میں آپ کو بتاؤں
ہاں جی بتاؤ تھوڑی بہت ریسیپی مجھے بھی
ہاں دیکھیے سوجی ہوتا ہے نا ایک دم روابی کہتے ہیں تو آپ آپ ن اس تو لو اس میں نا آپ دہی وہ چھاچ بناتے نا چھاچ جیسے مٹھا بھی بولتے ہیں ہاں تو آپ اس میں اس کو تھوڑا سا سوک کر کے رکھو لائک اس کو آپ بگاؤ بھگو دو اس میں فت اس میں اینووڈ چلتی ہے تاکہ تھوڑا سا وہ بو سے ہے فول سے ہے
فل جائے تھوڑا سا فمیٹنگ ہو ج ہاں ہاں ہ ہ
تھوڑا اسپونجی ہو جائے گا اس سے پھرے نا اس کوور کہ آپ لائک ٹوئٹی منٹس فورٹی منٹس ون ہار تک بھی رکھ سک ایک گھنٹے تک بھی رکھ سکتے آپ آرام سے اس کے اس کے بعد آپ ہے نا اس کو اگر آپ کو بوائل کر بوائل ہوتے نا بوائل کر اس میں ابالتے ہیں وہ
اچھا اچھا اس کو ٹیم کر ہیں چلی ایک برتن رکھ ہیں کوئی بھی لے لو کڑھائی لے لو کڑھائی میں پانی رکھ لو اور اس میں ایک رنگ رکھ دو اس ٹین ہوتا ہے ا دین جو اپنا ڈبا ہے لیے تو اس کو بھی اس کے اندر رکھ کے اس کو اسٹیم دیتے ہیں بیس سے تیس منٹ تک کیک تو ہاں بہت ہی اچھا فلاپی بنتے ہاں لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں نے روا جو سوجی ہوتا ہے اس کا ڈھوکلا سب ہے لیکن کبھی ٹرائی ہی نہیں کیا لن میں جو بنا رہی ہو ہم لوگ دال اور چاول کا ڈھوک لائیے ایزے چنے کی دال اور چاول کا ڈک تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی اوریجنل فلیور ہے اس کا ڈھوکلے کا تو آپ نے کبھی کھائی ہیں تو روکلا
نہیں ہمارے گھر میں نہیں بنا اب تک تو ہم نے نہیں کھایا
ارے آپ نے کبھی نہیں ٹرائی کیا ایسا
نہیں ہم نے کبھی نہیں کھایا
نہیں تو بہت ایزی ریسیپی ہے مطلب چاول
یس ایسا بھی ہوتا ہے
کر رائٹ رائٹ مطلب تا فلیور ہی الگ آتا ہے ہم ایز ا لائک اس کا کھاتے ہیں دوسری بیسن کا ہوتا ہے ابھی آپ اپ بت ب تو روی کٹرا ہی نہیں کیا بیسن کا تو تھوڑا ساا چپ چپ ٹ لگتا ہے مزہ نہیں دیتا ہے کھانے میں
نہیں آپ اگر اس کو ہے نا پھر تیل میں تلو گے نا تو وہ بہت ٹیسٹی لگے گاپ
ہاں ہاں اڈلی کا فلیور آئے گا وہ ڈھوکلے کا تو نہیں لگتا سبوجے ٹھیک ہے سنو تو اچھا لگے نہیں آپ کو پتا ہے مین انڈ چاول اور دال کا بنتا ہے وہ
اچا اچھا نہیں
آپ نے یہ ریسیپی جو بنا ہے بتائے یہ بالکل میں بھی گھر میں ٹرائی کروں گی اس کو کہ کوشش کروں گی کہ کیسا بنتا ہے اس کا بھی مزہ ٹیسٹ چیک کریں گے ہم کیسا ہوتا ہے کر کے لیکن ہم جو بناتے ہیں وہ دال اور چاول جسا میزرمنٹ رہتا ہے ایک کٹوری دال تو تین کٹوری چاول لیتے ہیں اسے بھیگو دیتے الگ الگ ہوھوکر سے صاف ستھرا پھر انہیں ہم رات بھر سوکھ کرتے ہیں پھر دن میں اس کو اسٹینڈ کرتے مطلب چھان کر اچھے سے مکسر میں پیس لیتے ہیں اور اس کار بیٹر جو بنتا ہے تو اس میں پھر ہم ہری مرچ اور ہرا دھنیا ہوتا کہ نہیں وہ نمک اور تھوڑا سا جنجر گارلک بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس میں پھر اس کو پیس کر کے اس کا چٹنی اس بیٹر میں مکس کر دیتے اور پھر اس کو تھوڑی دیر اس کے اندر ان وغیرہ ڈال کے ہم پہلے تو ہم ہلکا سوڈا ڈالتے اس میں اس کو تھوڑی دیر بیٹر کو رہنے دیتے ہیں پھر اس میں بی فارامل مطلب خمیر آتا ہے جو خمیر آتا ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے پھر ہم کو کیا کرتے ہیں ہاں پھر اس میں ہم اینو وغیرہ ایڈ کرتے ہیں خمیر میں پھر اس کو نمک وغیرہ ایڈ کر دیے ہلکا سا ہلدی ڈالنا تو نہیں چاہیے مناسب نہیں ہوتا کیکہ کلر چینج ہو جاتا ہے نا اس اور سوڈے میں مکس ہوتا ہے تو را کلر
ہمیں بھی نہیں پسند ہلدی والا
ڈالتی نہیں کیونکہ کہ اپن جو سوڈے وغیرہ ایڈ کرتے ہیں نا لال کلر آ جاتا ہے مطلب ڈسٹرب ہو جا ہے کلر اس کا اور پھر وہ دکھنے میں بھی اچھ اچھا نہیں لگتا کھانے میں ہ بھلے کھانے میں مزہ آئے
بٹ وہ دیک جب تک آپ اچھا نہیں لگے جب دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا کتم کھان کے
کھانے کا من نہیں کرتا مطلب اپنا دل ہی نہیں کرے گا نا ٹیسٹ کرو کر کے بالکل تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس میں کلر ایڈ کرتے ہیں اگر ہم کلر نہیں بھی کہ رہے تو یوں بھی دال کا جو کلر ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر ایڈ کر کے پھر ایک برتن لیتے ہیں جس کے اندر ہم اس کو اچھے سے بھانپ دے سکیں تو ہم پہلے آئل سے گری تیل کو پوری طرح لگا دیتے ہیں ڈبے کے اندر ھر اس بیٹل کو اس کے ہاف کو مطلب حصے تک کی بھرتی ہیں پھر اس کو ہم ایک کڑھائی میں پانی گرم ہونے دیتے ہیں اس میں پھر ایک برتن ایک وہ رکھتے ہے رنگ اسٹینڈ ہوتا ہے نا جس کے اوپر ہم اس کو پکا سکتے ہیھ تو پھر اس کے اندر ہم اس کڑھائی کے اوپر اندر وہ ڈبے کو رکھ لیتے ہیں رکھنے کے بعد اس کو اندر سے بھی ڈھانک دیتے ہیں تاکہ جو بھاپ بنے نا تو پانی اس کے اندر نہ جائے م ایک اندر پلیٹ بھی ڈا نا پڑتا ہے نا تاکہ پانی نہ بھر جائے اس میں وہ ڈھاک نا پڑتا ہے پھر اس کو ا م اتنا بھی ڈٹا کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ بھاپ نہ نکل پوری طرح سے پیک ہو اور پھر بیس تیس منٹ تک اس کو رکھنے دو پھر اس کو دیکھتے جاؤ تھوڑا سا بیچ میں دس منے کے بعد میں چیک کروں ایسا تیز آنچ ہوتی ہے تو اس سے بھی جلدی پک جاتا ہے پھر اسے دیکھو چیک کرو چاقو کی مدد سے یا کسی اور اسٹک کے چمچ کی مدد سے اس کے اندر ڈال کے دیکھو وہ بھر کے تو نہیں آ رہا ہے کچھ لگ بت صاف ستھرا آتا ہے تو ہم ف ہاں بالکل اسکوللگ گیا اور اوپر سے بھی الگ ہی دکھ ا وہ
وہ ہاں وہ نہیں وہ پھر اوپر سے پھول جاتا ہے اور وہ پک جاتا ہے ہاں
پھر ہم اسے نکالو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو پھر اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے اس کو باریک اس کے پیسز کرو اپنے اور حصے کے مطابق مطلب کتنی خواہش کے مطابق کتنے اس کے حصے رکھنا ہے اپنے کو باریکی رکھنا ہے بڑے رکھنا ہے نا وہ اپنے حساب سے رہتا ہے پھر ایک برتن لو اس پانی رکھو چولہے کے اوپر اور پھر ہم اس کے ل نہیں نہیں ایکچولی وورڈگ مطلب یوز کرتے تھ نا تو گیس کی جگہ میں نے چولا کا
اچھا اچھا
ہے لیکن ہم کسی کو بات کرتے ہیں تو چولہے پہ بولتے ہیں نا تو اس ورڈ کے لیے سب اردو ہے کم چولہے پہ ہانڈی چڑھا دیتے ہیں تو یہ بات آ جاتی نا کہ اب میں نے گیس نہ نکلتے ہوئے چولہا نکل گیا ہوتا ہے
ارے کوئی بات نہیں
تو ہم کیا کرتے ہیں گرم پانی لیتے پہلے پہلے تو پانی گرم نہیں کرتے پہلے ہم گیس کے اوپر ایک بنتے رکھتے ہیں جس میں تیل ڈالتے ہیں رائی ڈالتے ہیں سرسو سمجھ میں آتی ہے نا سیگی سرسوں صابت والی ہاں ہاں ایکچلی کئی لگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رائی کا ہی نہیں منتے
نہیں ہمیں پتا ہے رائی وہ سرسوں کو ہی رائی بولتے ہیں ہم بھی رائی ہی بولتے ہیں تو ہمیں پت ہے
اور سرسوںتی ہے موٹی موٹی ہوتی ہے جس کی دال نکلتی ہے سرسوں کی دال ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے سر برائی یہ باریک ہوتی ہے
ایکچولی ایسا ہوتا ہے نا سر سرسو اور رائس سیم ہی ہوتا ہے بٹ ایسا سرسو جو ہوتا ہے وہ تھوڑے بڑے ہوتا ہیں ہے اور رائی کیا ہے اسی کو چھان کہ ر سرسوں سے ہی رائی بنتا ہے سیم ہی ہوتا
گائی کا دانا الگ ہوتا ہے سرسوں کا دانہ الگ ہوتا ہے دونوں مطلب باریک اور موٹی ہوتی تو جو سرسوں ہوتی ہے تو اس کی دال نکل جاتی ہے دال بولتی ہے نا جو ایکچولی اچار میں ہم گول گول جو دیکھتے ہیں دارنی ٹائپ کے کیسے چھوٹی چھوٹی دال دکھ تو وہ رائی کی دال ہوتی ہے مطلب سرسوں کی دال
اوکے جی
تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہری مرچ کو کتر کے ڈالتے ہیں اور کری پتہ ڈالتے ہیں اور کیا بولتے رائی کا تڑکا دیتے ہیں پھر اس کے اندر جیس اس کو تڑ تڑ کرتا ہے تو ہم اس میں پانی چھوڑ دیتے ہیں اپنی مطلب جتنی تعداد میں ڈھوکلا بنا ہے اسی تعداد میں اس پانی تاکہ وہ تھوڑا سا س سوکھا ہوتا ہے تو تھوڑا گیلا ہو جائے اور کھانے میں ایک نئے ٹائپ کا ٹیسٹ آ جائے پھر ہم اس میں نیمبو ڈالتے ہیں شکر ڈالتے ہیں پھر اس کو چلاتے ہیں شکر گھوولے تک وہ اس کا انتظار کرتے ہیں پھر گھل جاتے ہے تو گرم گرم پانی ہم جو ڈھوکلا پلیٹ میں رکھتے ہیں انہیں کے اوپر اس کو ڈالتے ہیں چمچ سے تاکہ سبھی کے اوپر وہ چلا جائے اس کے چاشنی اور پھر وہ گرم گرم نکال کے جب اس کو کھایا جاتا ہے ہریے دھنیا کی چٹنی کے ساتھ میں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے بہت زیادہ
ہاں وہ الگ الگ الگ الگ بناتے ہیں آج
ہاں ہاں ہر کوئی ہاں مطلب ایسا ہو گیا کہ آپ اب کس میں بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں پہل ایک پراپر ہوتا کہ ایک ہی ڈش ایک ہی رام سے چلتی تھی اب اسی کے بیٹر کو طرح طرح کی چیزوں میں بنا لے رہے
ہاں پہلے ایسا ہو جاتا کہ ایک ہی چیز کو جیسے ہاں صحی بولے آپ ایک ہی چیز بناتے تھے ایک ہی نام ہوتا تھا تھا اب تو وہی چیزوں میں
ہاں بالکل بالکل چلو بہت بہت شکریہ آپ کا میری ریسیپی کو اتنی آسانی سے سننے کے لیے دھیان سے ا
ھا اتنا کچھ اب ہم ضرور کوشش کریں گے بنانے کی پھر آ کو بتائیںےھر آ پھر آپ کو بتائیں گے کیسا لگا ہمیں
ٹرائی کروں گی سوجی کا روکلا اور انشاء اللہ ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بنایا کیسا ٹیسٹ آیا تھا کر کے چلو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ
اللہ پس ہے